ہلو جی آ رہی آ رہی السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی میں تو باجی بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے
جی آج ہم روایتی لباس اور جدید لباس پہ بات کرتے ہیں آج کل یہ موضوع بہت اہم ہے
جی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ یہ بہت اچھا موصوع ہے سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتایں بتائیے کہ آپ کو کون سا لباس زیادہ پسند ہے
جی مجھے روایتی لباس زیادہ پسند ہیں مجھے شلوار قمیض اور کرتا مطلب بہت پسند ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ تو آپ کو پت ہی ہے جیسے مسلمانوں کے اسلام میں بھی کافی اہم مدا بنایا گیا ہے کہ جو مسلم لیڈیزیں ہیں ان کو سوٹ سلوار ہی زیادہ پہننے چاہیے
جی
ہاں انہیں پہن کر اپنی تہذیب یاد آتی ہے
جی بالکل مجھے بھی روایتی لباس زیادہ پسند ند ہے لیکن زدت جو جدید بعاز بھی برا نہیں ہے جینس ٹی شرٹ اور پینٹ شرٹ پہننا آسان ہوتا ہے
بالکل یہ بات صحیح ہے جدید لباس روز مرہ کے کاموں میں آرام دیتے ہیں کالج بازار اور سفر میں لوگ اس سے زیادہ پہنتے ہیں
جی بالکل لیکن جب شادی شادی ہو یا ن نکاح ہو یا پھر کوئی خاص تقریب ہوتی ہے تو جب تب زیادہ تر لوگ روایتی لباس پہننا پسند کرتے ہے اور پہنتے ہیں
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایسے موقعوں پر شلوار قمیض ساڑی لہنگا اور کرتا بہت خوبصورت لگتے ہیں
جی جی بالکل کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ روایتی لباس ہماری پہچان ہے
بالکل بے شک مجھے تو بالکل لگتا ہے جب ہم اپنا روایتتی لباس پہنتے ہیں تو لوگ ہماری تہذیب اور ملک کو پہچانتے ہیں
جی جی بالکل بٹ میرے خیال سے نا آج کل بہت سے نوجوان ہیں جو جدید فیشن کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں زیادہ توجہ دیتے ہیں اور وہ روایتی لباس کو دھیان ہی نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے
بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا انسان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو آرام دہ بھی ہو اور اچھا بھی لگے
بالکل بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ جی جی ہمیں لگتا ہے نا فیشن کہنا بری بات نہیں ہے لیکن اپنی روایت کو بھولنا بھی ٹھیک نہیں ہے نا
ہاں بالکل ہمیں مطلب جو موقع ہوتے ہیں جیسے سے کوئی تیوار شادی جو ابھی آپ نے فرمایا ایسے موقعوں پر پر ہمیں روایتی لباس پہننے چاہیے اور جب ہم جیسے ہم بیمار ہ ہماری طبیعت خراب ہو تو ہمیں دید لباس بھی پہن لینی چاہیے کیونکہ ان سے زیادہ آرام ملتا ہے
جی بالکل انسان کو نہا ایسے لباس پہننا اچھ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جو آرام دہ ہو جیے ابھی روز کرما روز جو کام کرتے اس میں تو ہمیں جدید لباس پہننا ہی پسند ہے یا جیسے ا بھی بارش ہو رہی ہے ایسے موسم میں اگر ہمیں کہیں جانا ہے کالج جانا ہے اسکول جانا ہے تو تو ہمیں ایسے ہی لباس زیادہ پسند آتے ہیں
بالکل اور صاف ستھرا بھی ہونا ضروری ہے صاف لباس انسان کو اچھی عادت دکھاتا ہے
جی بالکل ضروری ہے نا کہ ضرور ضروری ہونا چاہیے کہ جو ہم لباس پہنے وہ صاف ہو میلا نہ ہو جی جی بالکل
ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ اب بہت سے لوگ روایتی لباس میں بھی نئے نئے ڈیزائن بن بارے ہیں
جی جی بالکل
جی فرمائیے آپ
نہیں ہمارے گھر میں نا عید پر سب لوگ نئے روایتی کپڑے پہنتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں آپ کے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے
ہاں جی بالکل اس سے روایتی لباس اور بھی خوبصورت لگ تہ ہیں پرانے اور نئے انداز کا اچھا میل ہو جاتا ہے
جی بالکل کیا ہمارے جو اسکول ہوتے تھی اس میں کبھی کبھی رویتی لباس پہننے کے کاب دینوں ہونا چاہیے
بالکل بے شک ضرور ہونا چاہیے اس سے بچوں کو اپنی تہذیب اور روایت کے بارے میں معلوم ہوگا
جی بالکل
جی
جی
ہمارے گھر میں بھی عید پر سب لوگ نئے روایتی کپڑے پہنتے ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں
جی ہ ہم نے ابھی یہی فرمایا نا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پورے خاندان ایک ساتھ تیار ہوتا ہے بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے اس سے
ہاں وہی تو
جی
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جدید لباس زیادہ آرام دہ ہوتے ہیں
یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے نا کہ لیکن آج کل جو روایتی لباس ہے وہ بھی بہت آرام دے ہہ ہو گئے ہے
بالکل کیا لباس سے انشان کی عزت بڑھتی ہے
جی صرف لباس سے نہیں اچھے اخلاق ہو اس کے اچھا بر تاف ہو اور اچھی باتیں بھی بہت ضروری ہوتی ہے صرف ایک لباس سے آپ انسان کی عزت نہیں کر سکتے
بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا مطلب جب ہم لباس پہنتے ہیں اچھے تو وہ صرف لباشی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے بلکہ انسان کا برتاف بھی اچھا ہونا چاہیے آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی
جی اگر کسی کے القاق اچھے ہوں تو سدا لباس شادہ لباس میں بھی وہ اچھا لگتا ہے
جی بالکل کسی کے اخلاق اچھے ہونا تو وہ سادہ دیکھیے نا اگر جیسے ہم ہیں اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں ہمیں کسی سے بات کرنے کی تمیز ہے ہمیں پتا ہے کہ شخصیت سے کیسے بات کرنی ہے ہمارا جسجوجو شیت ہوتا ہے وہ کسی پہ ابھی وہ ہم اچھے سے بات کرے تو ہمارے اخلاق اچھے تبھی تو ہم سے بات کر رہے ہیں نا تو ہمارے لباس سے کہیں نہ کہیں ہاں ہم لباس اچھا پہنیں گے تو سامنے والا ہماری طرف آکی آکرشت ہو سکتا ہے ایک بار کو بٹ ہمارے جو اخلاق ہے وہی اس اس کو یاد رہیں گے نہ کہ ہمارا لباس یاد رہے گا اس کو
بالکل ا ویسے کیا تم بھی جدید لباس پہنتی ہو
جی ہاں جب ضرورت ہوتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے یا پھر مجھے جب باہر جانا ہے گھومنے کے لیے تب پہنتی ہوں لیکن تهوار شادی یا خاص موقع پر ہمیشہ روایتی لباس پہنا ہی پسند کرتی ہوں
بالکل میں بھی یہی کرتی ہوں ہر موقعے کے حساب سے لباس پہننا چاہیے
جی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ ہمیں نا ایسا لگتا ہے کہ نہ زیادہ دکھاوا کرنا چاہیے نہ ہی زیادہ گندے کپڑے پہننے چاہیے
بالکل ہمیں دوسروں کے لباس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے
بالکل دیکھیے ہر کس ہر انسان کی نہا اپنی اپنی پسند ہوتی ہیں
بالکل
ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اگر کوئی اگر روایتی لباس پسند کرتا ہے اس کی اپنی پسند ہے تو ہمیں اس کا احترام کہنا چاہیے نا ہم ایسے نہیں بول سکتے کہ تمہیں یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں تمہارے تو یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا تمہارے اوپر
جی بالکل ویشے آپ مطلب کہیں نکاح میں جاتی ہوں یا کہیں فنکشن میں جاتی ہوں تو کیسے لباس پہننا پسند کرتی ہو مطلب روایتی لباس میں کیا پہنا پسند کرتی ہو
جی میں شرارہ ٹائپ یا پھر جیسے بھی جو بولتے ہیں نا روایتی جیسے کر کتا ہو گیا کرتا ہو گیا دوپٹہ والا ویسے ہی زیادہ پسند کرتی ہوں آپ بتائیں
جی مجھے بھی مطلب جب نکاح وغیرہ ہوتی ہے تو اس ٹائم تو اب اپ لہنگائی پہنتے ہیں کیوںکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر آج کل تو لہنگائی پہنا جاتا ہے بعد میں پھر ہم جب تھوڑا مطلب ہلکا سوٹ وغیرہ ڈال لیتے ہیں اس سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے ہم کو کافی آرام بھی ملتا ہے
جی نہیں ابھی دیکھیے اب گھر میں جو گھر میں ہوتے ہیں نا تو ہم ہلکا سا کرتا وغیرہ ڈال کے ہی رہتے ہیں اگر ہم وہاں پر کہیں کہیں جانا ہے تو ہاں تھوڑا ہم بھاری سوٹ پہنتے ہیں ورنہ اتنا نہیں پہنتے
ہاں بالکل اب ایسے گر میوں میں ہلکے اور سوتی کپڑے آرام دایک ہوتے ہیں جب کی سردیوں میں انی اور گرم کپڑے جسم کو ٹھنڈ سے بچاتے ہیں
جی جی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ
اور سماج میں لباس کی اپنی اہمیت اور تہذیب ہوتی ہے
بالکل لکی حل جیسے ہر مزاج ہوتا ہے نا تو ہمارے اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ انسان کو پورا لباس پہننا چاہیے
بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سوٹ دوسرا پہن لیا سلوار دوسری پہن لیا اور دوپٹہ تو کہیں دوسرا ہی مط اوڈ لیا
جی جی بالکل
ہاں جی الباس صرف جس کو ڈھکنے کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کی شخشیت تہذیب اور پہچان کا آئنا بھی ہے
جی کہیں نہ کہیں یہ ہماری شخشیت کو درشا تی ہے ہمیں بتاتی ہے جی
جی اور فرمائیے آپ
جی اور تو اور آپ بتائیں
جی بس میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کو ہر شخص کو صرف ایسے ہی لباس پہننے چاہیے جس اس سے اس لباس کو پہننے سے کہ سماج میں عزت بڑے اس کو مطلب بدنام ہی نہ سہنی پڑے وہ عزت ہی نہ سہنی پڑے کسی کی
جی ہی آج کی گفتگو سے مجھے کافی کچھ سیکھنے ملا آپ سے شکریہ آپ سے ہمیں کافی خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے
جی بالکل چلو اللہ حافظ باجی
جی شکریہ اللہ حافظ
اللہ حافظ